ہیلور
وعلیکم السلام حمزہ
کیسے ہو
الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ
ابی الحمد للہ ٹھیک ہوں آج ایک امپورٹینٹ ٹاپ پر بات کرتے ہے اسلام پر
بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے ہر انسان کو اس کے بارے میں سیکھتے رہنا چاہیے
ہاں مس یہ اسلام آباد بہت اچھی بات ہے کرنی بہت اچھا چیز رہتا ہے اس کی وجہ سے اب مجھے فون بند ہو گیا فون کھل نہیں رہا سر ساتھ اگر آپ باتے رہے کہ کے بارے میں
ہاں حمزہ بھائی میں بولتے رہوں گا تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنا آپ کو جھکانا اس کی عبادت کرنا جو شخص اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے یعنی اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف اس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم حضرت محمد صلی اللہ عللیہ وسلم کو
اللہ کے آخری رسول مانتے ہیں حمزہ بھائی
بالکل بالکل شہادہ بھی اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کرتی ہے لاالاہ اللہ محمد رولروسولاللا
اللہ علد وسلم ہاں کلمہ صرف زبان سے کہنا ہی نہیں بلکہ دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے
اسلام کے پانچ ارکام بھی ہوتے ہیں نا
جی ہاں حمزہ بھائی شہادہ دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا زکوۃ پانچواں حج یہ اسلام کے بنیادی پلرز ہیں
چلو نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے
نماز مومن اور اللہ کے درمیان سیدھا رابطہ ہے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے
اور جب انسان وقت پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ڈسپلن بھی اس کو ڈسپلن بھی آ جاتا ہے
بالکل نماز انسان کو وقت کی پابندی صفائی اور صبر بھی سکھاتا ہے
روزے کے بارے میں تم کیا کہو گے
رم رمادان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہوتا ہے یہ نفس کی تربیت ہے روزہ ہمیں صبر شکر غریبوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے
جب بارہ منٹ ہو جاےگے تب مجھے بولنا ہے نا
اوکے بھائی
اسی لیے رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے
بالکل اس مہینے میں قرآن کی تلاوت دعا اور عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے
قرآن کے کی بات چلی ہے تو بتاؤ قرآن کی اہمیت کیا ہے
قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
چر
یہ ہدایت کے کتاب ہے اور ہر زمانے کے لیے رہنمائی کرتی ہے
صرف پڑھنے پڑھنے ہی کافی ہے یا سمجھنا بھی ضروری ہے
دونوں ضروری ہیں تلاوت کا اپنا ثواب ہے لیکن اگر ہم اسے ترجمہ اور تفصیل سمجھ کر عمل کرے تو زندگی اور بھی بہتر بن سکتی ہے
بہت صحیح سنت کی کیا امپورٹنس ہے اہمیت
سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے اگر ہم سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرےیں تو ہماری ڈیلی لائف بھی عبادت بن سکتی ہے
مثال کے طور پر
سلام کرنا مسکرانا سچ بولنا وعدے پورا کرنا صفائی کا خیال رکھنا والدین کی خدمت کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا
اسلام میں اخلاق کا بہت زیادہ اہمیت دیا گیا ہے ہاں ہلو بولیے
جی کیا بولوں
اسلام میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے
بالکل رسول پاک ص اللہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے
ج
ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو
اگر کوئی صرف عبادت کرے لیکن لوگوں کے ساتھ پورا سلوک کرتے کرے تو
اسلام صرف عبادت نہیں ال کے حقوق کے ساتھ بندوں کا حقوق بھی بہت ضروری ہے
والدین کے حقوق کے بارے میں بتاؤ
قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی کے ساتھ
ہاں ج
احسان کرنے کا حکم دیا ہے ان کی عزت خدمت اور فرما برداری بہت ضروری ہے
اور یہ ٹیچرس سات
ٹیچرز استاد بھی عزت کے مشتق ہے مستحق ہیں جو ہمیں علم سکھاتے ہیں اور ان کا احترام کرنا چاہیے
اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے
اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت تعریف کی ہے پہلے وہی کا لفظ ہی اقرا یعنی پڑو تھا
مطلب ہر مسلم کو اس رہنا چاہیے
بالکل دین اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدے مند علم حاصل کرنا اچھی بات ہے
آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں زمانہ ہے اسلام ہمیں اس کے استعمال کے بارے میں کیا سکھاتا ہے
ہر چیز کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا جوٹی خبریں نہ پھیلانا کسی کی غربت بت نہ کرنا اور وقت ضائع نہ کرنا بہت ضروری ہے
جیپت کے بارے میں لوگ اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں
ہاں اسلام گیبت اور ہاں اسلام گبت اور بت تن سے ہیلو ہاں حمزہ بھائی بولو ہاں ہاں اسلام جیبت او ہاں حمزہ بولو
ہلو
بولو
ج آپ کی آواز
ااز آ ہو رہی کر جو رہا ہوں بات کر رہا ہوں میں بات اچھے سے
بہت کم
ہیلو اب آ رہی ہیں
بہت
اسلام گبت اور بھوٹن سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے
آپ ہی بوللیے ت اکیے آ ہی بولے
کیوں
ابھی نہیں آئے نہیں بوئی والے یا بو ب والے
اور صبرمومن کی سب سے بڑی طاقت ہے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ہمت نہ ہارنا ہی اصل صبر ہے اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہ چاہے جتنا شکر شکر کریں گے اتنی برکت ہوگی دععا بھی مومن کا ہتھیار ہے انسان ہر وقت اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے اللہ ہر دعا کو سنتا ہے لیکن اللہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرتا ہے اسی لیے امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے حل حال کمائی میں برکت ہوتی ہے حرام کمائی سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حمد بھائی
ہاں زکت کا اصل مقصد کیا ہے
غریبوں کی مدد کرنا الحمد للہ مال کا پاک کرنا اور سوسائٹی میں برابری کا احساس پیدا کرنا
حج کے بارے میں کچھ بتاؤ
لوگ جو لوگ مالی اور جسمانی طور پر قابل ہو ان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے حج ہمیں برابری صبر اور اللہ کی عبادت سکھاتا ہے
اسلام امان کا پیغام دیتا ہے نا
ہاں جی ہاں اسلام امن انصاف رحم اور محبت کی تعلیم دیتا ہے کسی پر ظلم کرنا یا نا انصافی کرنا اسلام کی تلیمت کے خلاف ہیں
پڑوسیوں کا حقوق بھی اسلام میں بہت اہم ہے
بالکل پڑھو سیو پڑوسی چاہے مسلم ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے
یہ بولنا بھی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے
ہاں جھوٹ سے ہر صورت بچنا چاہیے سچ بولنا انسان کی پہچان ہوتی ہے
حمانہ داری میں
جو چیز امانت ہو اسے ایمانداری سے واپس کرنا چاہیے
اگر کوئی غلطی کر دے تو
اللہ بہت رحم اور رحیم ہے رحمان اور رحیم ہے سچی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے
اب نئی جنریشن کے لیے تم کیا پیغام دینا چاہو گے
جی حمزہ بھائی جی بھائی
بول رہا ہوں نئی نئی جنریشن کے لیے تم کیا پیغام دینا چاہو گے
اپنا وقت قیمتی سمجھو نماز کی پابندی کرو قرآن پڑھو والدین کی عزت کرو اچھی صحبت اختیار کرو محنت کے ساتھ اپنا مستقبل بناؤ
اور دوست
اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرے بری عادت وں سے بچائے اور مشل